ہلو بھسلام علیکم وورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بھائی جان کیسے ہیں
بھائی جان میں بہتر ہوں بڑھیا ہوں آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں
جی الحمد للہ میں بھی بہتر ہوں خیریت سے ہوں
تو بھائی جان آپ نے کھانا وانا کھا لیا
جی میں نے کھانا کھا لیا ہے
چلیے بہت ہی اچھی بات ہے آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے آپ کے ابو جان امییر جان بابا بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
جی الحمد للہ سب اچھے ہیں
تو کیا کر رہے ہیں آپ
بس ابھی میں کسی موضوع پہ پڑھائی کر رہا تھا مطلب کتابیں پڑھ رہا تھا تھا ایک موضوع پہ اور وہ موضوع یہ ہے کہ فزیکل فٹنیس
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھا موزوع ہے تو جب آپ پڑھ ہی رہے تھے تو پھر ہم بھی اسی پہ بات کر ل لیتے ہیں ہیں نا بائی جان
جی بالکل
تو مائی بائی جان فزیکل فٹنس اور ہیلتھ اس کے ساتھ آتا ہے یہ مطلب کہ جس کا مطلب ہے کہ صحت اور جسمانی تندرستی بھائی جان تو صحت اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے اگر انسان صحت مند ہو تو وہ اپنی زندگی خوشی سے گزارتا ہے لیکن اگر صحت اچھی نہ ہو تو پیسے شہرت اور دوسری صلا مطلب کہ صلاحیت بھی کام آتی ہے تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے میرے بھائی تو فزیکل فٹنس کا مطلب ہے کہ ہمارا جسم مضبوط تندرست اور ہر روز کا کام آسانی سے کرنے کے قابل ہو تو جب انسان فٹ ہوتا ہے تو وہ جلدی نہیں تھکتا اور زیادہ توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے نا بھائی جان
بائی جی بھائی بالکل جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ انسانی زندگی میں
انسانی زندگی میں جو ہے جسمانی فٹنیس بھی بہت ضروری ہے
ہاں بھائی جان
جی جمانی تندرستی بہت ضوری جب انسان کا جسم تندرست ہوتا ہے تب اس کا ذہن بھی روشن فکر بھی بلند اور فیصلے بھی درست ہوتے ہیں
جی بھائی اور آج کا دور مصروفیت کا آرام طلبی کا سستی کا بے احتیاطی اور یر صحت مند عادت کا دور بن چکا ہے ہے نا بھائی اور انسان ٹیکنالوجی میں ترقی تو کر رہا ہے مگر اپنی صحت سے گافل ہوتا جا رہا ہے تو اس لیے ہمیں اپنی فٹنس صرف باڈی بنانے کے لیے نہیں کرنی چاہیے اپنی فٹنیس ہمیں اس لیے کا فٹنس کا دھیان اس لیے رکھنا چاہیے تاکہ اپ ورنہ جسم میں بھی بہتر رہے ذہن بھی بہتر رہ اپنے جذبات بھی بہتر رہ تو روحانی توازن بھی بہتر رہے
امباجن اپ نے بہت ہی اچھے پاتے گی تو آج کل بہت سے لوگ مطلب کہ سارا دن موبائل اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی حرکت کم ہو گئی ہے کم حرکت کی وجہ سے میرے بھائی موٹا پاٹ ڈائبٹیز بلڈ پرریشر اور دل کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں ہے نا بھائی جان تو اگر ہم روز صرف تیس منٹس یا چالیس منٹس ہلکا پھلکا ایکسرسائز کرے تو ہماری صحت میں بہت بہتری آ سکتی ہے مطلب واکنگ جاگنگ سائل اسکنگ اور اسٹریچنگ بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہیں تو ہر انسان اپنی عمر اور صحت کے مرسائز کر سکتا ہے بلکہ صحت میں رہنے کے لیے صرف ایکزرسائز نہیں بلکہ اچھی غذا بھی ضروری ہے میرے بھائی تو ہمیں تازہ کہ پھل سبزیاں دال دودھ انڈے اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہے اور وہی زیادہ کھانانی چاہیں تو انڈے اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے فاسٹ فوڈ اور مطلب کہ زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہے جیسے کھانا ہم کھاتے ہیں ویسے ہی مطلب کہ اثر ہمارے جسم پر ہوتا ہے تو پانی ہمارے جسم کے لیے بہت ہی ضروری ہے روزمرہ کی مناسب مقدار در میں پانی پینا مطل کہ چائے پینا جسم کو تازہ رکھ ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچتا ہے تو نیند بھی صحت کا اہم حصہ ہے روز سات سے آٹھ گھنٹے کی پوری نیند مطلب کہ سکون سکون لیتی ہے تو ضروری اچھی ضروری ہے کہ ہم اچ اچی نیند لے تو اچی نیند سے دماغ تازہ رہتا ہے اور انسان دن بھر بہتر کام کرتا ہے نا بھائی جان
بالکل درست فرماائے اور جیسے اللہ تعال نے بھی انسان کو بہتر بہترین تخلیق بنایا ہے یہ جسم اللہ کی امانت ہے اس لیے اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم نے بھی فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے
ہاں بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے تو صفائی کا خیال رکھنا بھی صحت کا حصہ ہے میرے بھائی روز مطلب کہ نہانا ہاتھ دھونا صفا صاف کپڑے پہنا اور صاف جگہ پر رہنا ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے نا بھائی جان
جی
تو آپ بھرما
جی جی بالکل درست فرمایا تو ہمیں ہر چیز کا دھیان رکھنا چاہیے جیسے صاف ستھرائی کا متوازن غذا لینی چاہیے کیونکہ انسان کی غذا بھی بہت ضروری ہے جس میں پروٹین ہو سبزیاں ہو پھل ہو صاف پانی ہو اور مستقل ورزش کرتے ہیں کرنا چاہیے اور روزانہ کم سے کم تیس چالیس منٹ پیدل چلنا چاہیے دوڑنا چاہیے یا کھیل کود کرنا چاہے اور مکمل لیند بھی ضروری ہے اور سات آٹھ گھٹے کی مکمل پور سک ن جسم کی بحالی کے لئے بےحد ضروری ہوتی ہے
ہاں بھائی جان تو میرے بھائی مطلب کہ مینٹل ہیلتھ یعنی ذہنی صحت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی مطلب کہ جسمانی صحت اگر انس ان ہر وقت پریشان رہی تو اس کی مطلب کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے تو اسی لیے ہمیں خوش رہنا چاہیے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اور ہر ممکن ہر مشکل کا سامنا ہمت سے کرنا چاہیے ہے نا بھائی جان تو بھائی سپورٹس بھی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے کرکٹ ہو گیا فٹ بال ہو گیا بیڈمنٹن ہو گیا والی بال اور دوسرے کھیل جس میں مطلب کہ جسم کو مضبوط بناتے ہیں کھیل سے ٹیم ورک ڈسپلین اور صبر بھی سیکھنے کو ملتا ہے نا بھائی جان
بالکل درست فرمایا کھیل سے اور جو اپن ورزش کرتے ہیں اسے نظم نظم و ضبط کا بھی انسان پابند ہو جاتا ہے
ہاں بھائی جان
اور ذہنی سکون بھی اسے حاصل ہوتا ہے اور اسے استقامت بھی حاصل ہوتی ہے
ہاں بھائی جان
اور اسی طرح انسان کو متوازن غذا اور مکمل آرام بھی کرنا چاہیے کیونکہ کیونکہ اللہ تعن انسان کوس احسن ا تکوین میں پیدا کیا ہے اور اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور یہ جس میں بھی ہماری ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے اس لیے اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ایک عبادت ا تھے
ہاں بھائی جان بالکل صح کہا آپ نے تو اسی کے ساتھ سھ میرے بھائی مان کہ بری عادتیں جیسے سگریٹ تمباکو گٹکا اور مطلب کہ ان سے دور ہی رہنا چاہیے یہ صرف انسان کو بیمار نہیں بناتی بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی پریشانی میں ڈال دیتی ہیں تو اس لیے ہمیں ان برائی بری عد تو تم اس سے ہمیشہ دور رہنا چاہے اگر بچپن سے ہی صحت مند عادت اپنا لے یا جائے تو زندگی مطلب کہ بر فائدہ ہوتا ہے تو روز وقت پر اٹھنا وقت پر رہنا کھانا ایکسرسائز کرنا اور صاف ستھرے رہنا ہمیشہ تندرست رکھتا ہے ایک انسان کو تو بچوں کو بچوں کے لیے بھی صحت بہت ہی ضروری ہے اگر اسٹوڈنٹ صحت مند ہوگا تو وہ اچھی طرح مطلب کہ پڑھائی کرے گا مطلب کہ امتحان میں بہتر نمبر لائے گا اور اپنے مستقبل کو روشن بنائے گا تو ہم نے ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی صحت کی مطلب کہ اہمیت بتانی چاہیے چاہیے اگر ہر فرد اپنی صحت کا خیال رکھھیے تو پورا مطلب کہ معاشرہ تندرست اور مضبوط بن سکتا ہے نا
جی بالکل درست فرمایا
بتائیے آپ
تو اسی طرح جیسے ہمیں صبح کے وقت بھی جلدی اٹھنا چاہیے اور فرض فجر کی نماز کے بعد ہمیں روزانہ کچھ ورزش بھی کرنی چاہیے اس سے ہمارے خون کی گردش بھی بہتر ہوتی ہے دل بھی مضبوط ہوتا ہے اور فھیفڑے بھی اچھی طرح کام کرتے ہیں اور جس جس کے ہر حصے تک آکسیجن پہنچتی ہے جی اور ایسی بیماریاں بھی اپنی دور ہوتی ہے
ہاں بھائی جان بالکل سیکھا آپ نے تو تو بھائی اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کیا آج کی مصروف زندگی میں صحت کا خیال رکھنا مشکل مطلب کہ ضرور لگتا ہے لیکن مطلب کہہ نما نہیں ہی روز تھوڑا سا وقت اپنی صحت کے لیے نکالنا چاہے چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں مل کر زندگی کو بہتر بنا دیتی ہے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ صحت اللہ کی بہت ہی بڑی امانت ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے روز ایگزرسائز کرنی چاہیے صحت مند غذا کھائیں مطلب کہ پانی زیادہ پئیں پوری نیند لیں اور مطلب کہ ہمیشہ کچش رہنے کی کوشش کرے ہیں نا بھائی جان تو اگر اگر ہم ان اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو ہم اپنے خوابوں کو بھی آسانی سے پورا کر سکیں گے ہے نا بھائی جان
جی بالکل درست فرمایا تو ہمیں اسی طرح صحت کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اور غموں سے مایوسیوں سے دور رہنا چاہے چاہیے
اور جیسا آپ نے فرمایا ہی ہے کہ ہمیں متوازن غذا بھی کھانا چاہیے مستقل ورزش کرنا چاہیے اور مکمل آرام بھی کرنا چاہیے تو ہم اپن آپس میں ہم بھی عہد کریں گے کہ ہم جسم کو کمزور نہیں ہونے دیں گے اور اب اپنے ذہن کو مایوس نہیں ہونے دیں گے اور اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں ہونے دیں گے
ہاں بھائی جان تو اس کی اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ صحت ہی اصلی دولت ہوتی ہے میرے بھائی اگر حالانکہ ہمارا جسم اور دماغ تندرست ہو تو ہم ہر مشکل کا ہمت ہمت سے سامنا کر کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں روز تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی چاہیے اس صحت مند غذا کھانا چاہیے اور بری عدم سے دور رہنا چاہیے مطلب کہ آج سے ہی ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کا ارادہ کرنا اور دوسروں کی بھی اہمیت بتانا چاہے تو آپ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا میرے بھائی تو امید ہے کہ آپ سے آگے بھی بات ہوتی رہے گی تو مطلب کہ اور بھی بات ہے کہ آپ ہمار جو ہم نے باتیں کی وہ آپ آگے والوں تک پہنچائیں گے تو آپ کو شکریہ اللہ حافظ
اللہ حافظ اللہ حافظ